ج
وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ آپ سب ٹھیک ہےحب ٹھیک اچھے سے
السلام علیکم جی کیا حال ٹھیک ہے
ا بس الحمد للہ آپ سنے آپ ٹھیک ہے
ہاں بس ٹھیک ہی بڑھیا ہی چل رہی ہے زندگی آپ سنائیے کیا حال چال ہے
الحمدس الحمدلہ آپ کو
جی جی ٹھیک ٹھیک اچھی بات ہے ہاں شک شکر شکر اللہ کا سب سب ٹھیک ہے اچھے سے اور کھانا کھایا آپ نے
جی نہیں ابھی نہیں کھایا یہ بھی نہیں کھایا آپ نے کھایا
بس کام تو اب دیکھیں گے کب جو وقت ہے جو ملے گا
ہاں میں بھی تھوڑا میں بھی تھوڑا مصروف تو ان شاء اللہ صبح کیونہ صبح کیونک ہمیں جانا ہی ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑی دماغ میں اس کی دیکھ رہا تھا کہ کیا کیا کر سکتے ہیں کل
او ہوو ہو اب تو مطلب اسی اسی مسئلے میں اسی معروف تھے
ج جس جی اسی مسئلے میں بہت مشہور تھا اور صبح سے گریل پلاننگ تو کچھ نہیں بس یہی کہ صبح سے کچھ مس خرصیات بھی تھی تھوڑی باہر واہر کام تھا گھر کا اور اس کے بعد ابھی بائک میں جو پنچر پنچر ہوا تھا وہ بھی ٹھیک کرنا ہے
اچھا
آپ وہ اور کیا ہے کہ اور صبح کا ہی زیادہ سوچ رہا تھا میں کہ صبح کیا کرنا بڑے
ہاں ہاں ہاں
جی ابھی کروں گا ابھی جاؤں گا ٹھیک کرنے میں
ہاں تو پھر مطلب اس کے بعد بھی آپ کو اپنے ابا کے سات ہی جانا ہے پھر باہر ہوں ہوں ہاں ہاں
کیوں لے جیں گے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے دو کیوںے جائیں گے ہیں اس لیے
اچھا ٹھیک دو سو ٹھیک ٹھیک ہاں اچھا اچھا کیا بولا
کہ ان نے فی الحال بولا کہ آپ ہاں اکٹے جائیں گے لیکن کیا ہے کہ ہمیں صبح جلدی پہنچنا ہے جو کہ تو اب ان کو میں بولوں گا کہ آپ کتنے بجے نکلو گے ہے کہ نہیں وہ تو وہی وہی وہی ہمیں دس ا دس بجے نکلنا تو اب میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ اگر جلدی نک لوگ ہیں تب ہی ہم اکٹڈھے جا پائیں گے وارناتون نہیں
ٹھیک ہمیں مجھے یہ لگتا ہے کہ دس ہی دس بجے ہمیں نکلنا پڑے گا مجھے کہ ہمیں دس ہی بجے گھر سے نکل رہے ہے کیونکہ ساڑھے ہاں کیونکہ جتنا جلدی
ہاں وہی ہے نا ایک جی جی جی جی جی جی جی صحی بات صحی بات صحیح بات ہم جلدی ہی کوشش کریں گے پہنچنے کی تھوڑی بہت وہاں پر تھوڑا وہاں پر جی تھوڑا تھوڑا وہاں پر کھیلیں گے بھی تھوڑا بہت کہ تھوڑی ورزش ور تھی بش وغیرہ بھی کریں گے تو ہم ہمارا ٹائم اچھا گزے گا نا ہمارا وقت اچھا گزے گااں پر اور تھوڑی سی اسٹرچنگ ٹرچنگ کر کے تاکہ ہم اچھے سے ہے نا کہ وہ کھیل پائے ہے نا ا کے دن بھی ہمیں کوئی مسائل نہ جیلنے پڑے لر بہت ہی بڑیا جی جی جی جی جی جی جی بہت ہی دلچسپ میچ ہے اب ان شاء اللہرحمن اب کام یہ کرنا ہے کہ آپ آج دن بھر تو مصلوف
باریخ نکلے گیپ ہاں
آپ دن آج دن تو مصروف ہی رہیں گے آپ آج دن تو مصروف ہی رہیں گے میں سوچ رہا تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ وہاں ہم وہاں جائیں گے ہم وہاں جائیں گے آئی آئی او ٹی جائیں گے آئی آئی ٹی کے سامنے جہاں آپ جاتے ہیں ورزش کرنے اس کے پاس جائیں گے آپ جہاں ورزش کرنے جاتے ہیں اب جہاں پر آپ اپنی مسل بناتے ہیں وہاں جائیں گے
ہاں مجھے ایسمجھے آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں تو جی وہاں کا تو ہاں وہاں کا تو مشکل ہی ہے وہاں جانا ہاں بات کرنے کے لیے پڑھ نہیں جا پائیں گے نا کیوںکہ مطلب جی ہاں تو ان شاء اللہ آگے دیکھیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی جی جی جی ہ ہ میں تو ابھی مطلب جی یہی پر مصروف ہی رہا ہ
ہاں ہاں ہاں وہ مسئلہ نہیں ہے ان شاء اللہ دیکھا جائے گا اب آپ ہم ہمیں کام کریں گے ہم یہ کر کہ ایک تو جب ہم کل کھیلنے رہیں گے اس کے بعد ہم بیٹ ولسن کے پاس ہی رکھیں
اچھا ہاں وہ تو میں نے بولا تھا آپ کو وہ انہیں کے پاس چھوڑیں گے جی تاکہ وہ ان کو تھوڑا بہت
ٹھیک ہے
ٹھیک ھیک یا ان سے پوچھیں گے کہ مطلب ہاں کھیلنے کے کے بعد ہی ایسے ہی کہاں دیں گے
وہی ہم کھیلنے کے بعد وہیں سے جائیں گے اور اس کے پاس چھوڑیں گے کہ بولیں گے کہ اس میں کچھ کیا آپ کو لگتا ہے بہتر رہے گا تو وہ اپنے حساب سے دیکھیں گے ہے نا آپ کی آواز چلی گئی جناب ہلو آپ کی آواز چلی گئی تھی آواز چلی گئی آپ کا آپ
اچاٹورک کا جو ہے تھوڑی نیٹ ورک کا پریشانی یہاں پر تھوڑی تو اسی سلسلے میں تھوڑی ج آواز کی پریشانی
آپ ابھی گھر پہ نہیں لگتے ہیں مجھے ہاں سمجھ آ گیا سمجھ آ گیا ہاں نیٹ ورک کی پرابلم اس لیے آ رہی ہے تو بابا وہیں پہ آپ کے چلیے ٹھیک ہے چلیے چلیے ٹھیک ہے اور مجھے بتائیے کیا آپ کا دن کیسے گزرا آج کا
ٹھیک ہاں میرا دن تو کیا ہی مطلب بہت ہی خطرناک گزرا بھیھی تھاک کیونکہ صبح جو ہے تھوڑی گھر والوں سے تو تو میں میں ہو گئی پھر گھر سے میں نکلا جی دکان کے لیے تو صبح پھر یہاں اترا پھر نی دھوپ ووپ میں مال والا وہ لگا ہے سب کچھ تو اب فی الحال بیٹھا ہی ہوں یہاں پر انتظار کر رہا ہوں اور کیا ہی کر سکتا ہوں ہ ہ اچھا کیا تھی
آپ کی غلطی آج کیا تھی جس کی وجہ سے آپ نے تووٹ مگائی جی ہاں جی جی ج جی جی یہ چاہتی ہے کوئی بات
جی جی کل کا غصہ تھا کہ کل کیا ہوا تھا کہ ہاں جی نہیں نہیں کل کیا ہوا تھا کل جو میں صبح اٹھا اٹھا تھا تو پھر سبزی لینے دارگا اتا تو اس کے بعد پھر گول گ پہ وہ گ کے ساتھ جمعہ نماز پہنچی تو نماز پڑھ کے ہی جو ہے وہ گھر پہ کچھ تھوڑا مصروفی تھے تو میں کھا نہیں کا پایا تو پھر میں دکان پہ اتر تو وہاں سے آ کے جب میں ساڑھے تین پونے چاہتا گھر پہنچا تو میں نے ابھی بھی کھانا نہیں کا تھا کچھ نہیں کھا تھا میں نے مجھے صبح دس بجے چائے بھی تھی تو میں کہ تھا میں کھانا کاؤں گا تو اسمام ریسیپی بھی میں کام پہ لگ گیا اس نے تیاری کرنی تھی نا تو پھر وہ بھی نکل گئے وہ بھی ن کل نے کا ہمجھے کہیں جانا ہے تو یہ خود ہی تیار کرنا تو میں اس کی تیاری میں لگ گیا پھر بچے وچے آئے پھر انہوں نے تھوڑا کھایا پھر اور تھوڑا تیار کرنا پڑا تو پھر اسی معاملے سے پھر میں بچ گئی ساڑھے پانچ ساڑھے چار ساڑھے چار بجے مجھے فون کیا گیا کہ اس کو اٹھاؤ اور اس کو وہاں چھوڑ چھوڑو تو میں اس کو اٹھا کے اور عائشہ کو اٹھا کے گیا اور وہاں چھوڑا تو پانچ بج گئے تو مجھے یہی کا غصہ تھا کہ مطلب اتنا بھی کیا مجبوری تھی کہ میں کھانا تک نہیں کھا کھا پایا اسی کا غصہ مجھے بہت آیا تو پھر میں نے کھانا بھی نہیں کایا تھا تو پھر میں نے شام کو ہی مجھے لگتا ہے دس بجے ہی کھانا کھایا
جچھ
تو اسی کا گغسان کو کال تھا کہ آپ کام ہی نہیں کرتے ہو کچھ وہ نہیں کرتے ہو کیا ہی بولوں گا اپ اس معاملے سے ان کو ان کو لگتا ہے کہ صرف جو گھر والے کام ہے وہی جو ہےائی باہر والے کاموں کے ان کو وہ جو ہے پت نہیں چلتی
جی جی جی جی جی جی جیحیح ہےاتحی جی صحیح بات صحیح بات ہاں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سب یہ سب بھی چلا جائے گا کچھ نہیں رہے گا بس ایک بار پیسہ ہاتھ میں آ جائے بس
ہاں نہیں چلے وہ بھی ٹھیک ہے وہ باتیں بھی
آپ آپ آپ کو تو آپ کو تو جم جانے کے لیے بھی فر
چ ارے آپ نے پتا آپ نے سنانا میرے دن کا کیا حال ہوتا
ہاں وہ تو کچھ دن میں ہو چلو ایک دن میں مان سکتا ہوں لیکن لیکن ا روز روز روز اگر روز روز تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا نا
جی روز ہوتا ہے خالی دو دن ایسا نہیں ہوتا روز ایسا ہوتا ہے خالی جو ہے ٹیوزڈے اور منڈے اور ٹیوزڈے نا تو ان دنوں میں دو دن ایسا نہیں ہوتا ہے باقی کہ ہر دن میں ایسے ہی صبح نکلتا ہوں صبح دس بجے نکلتا ہوں شام کو دس بجے آتا ہوں اور پھر دن میرا جو ہے انہنی ڈل کہ ہواؤں میں تھوڑا ہے نکل نکل ہوتا ہے میرا نکلتا ہے
چلیے کوئی بات نہیں اللہ تعالا آپ کو مصروفیات کے ساتھ ہی رکھے وہ بھی بہتر ہی ہے ہم ہم ہم تو ہم تو ہمیں ہم تو اتنا ہمیں ہم تو ہمیں تو اتنا وقت ہے کہ ہم موبائل کا ڈیٹا بھی ختم کر دیتے ہیں پھر بھی مطلب ہمارا وقت بہت بچ جاتا ہے اور استعمال بھی بہت غلط کاموں کے لیے ہو جاتا اس سے بہتر ہے کہ کن
میں اسی لیے آپ کو تب سے کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے کالنگ کا جٹا یہ جو نہیں سوری سوری میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں ان شاء اللہ جو ہمارا کل کا میچ ہے تو ہاں وہ ان شاء اللہ ہم ان شاء اللہ اچھے سے دیکھیں گے تو مجھے آپ یہ بتا دیجیے کہ آپ نے کیا سوچا ہے مطلب اس کے بارے میں مطلب ہمیں اچھے سے بات کرنی ہے کیونکہ مطلب مطلب جو ہے اس کے متعلق ہمیں جو اچھے سے وہ مشورہ وشورہ کرنا ہے کیونکہ کل کے میچ کے لیے مطلب میں نے بہت زیادہ اچھا ایک میچ چھوڑ دیا ہے جی جی اوپر سے ٹرف کرکٹ تھا وہ وہ بھی چھ تھرٹی یا پچیس اوور کا مجھے لگتا ہے جی تو بہت اچھا جو ہے وہ تو اس معاملے سے مطلب جو کل کا ہونے والا ہے تو وہ بہت ہی اچھا سوچ سم سوچ سوچ کے ہمیں قدم بڑا لا ہاں ہاں ہ ہ اچھا ٹھیک ٹھیک
آپ آپ آپ آپ آپ وہاں کھیل رہے تھے شاید جہاں مجھے یاد ہے کش یونیورسٹی میں ہی یا کل کے میچ میں ہی جو کل کا میچ نہیں مطلب جو ٹورنامنٹ میچ میں تھا شبیر ب کا مجھے ان دونوں وہ میچ یا کشمیر یونیورسٹی کا میچ عیدگاہ کا نہیں ان وہ مجھے پورا یاد نہیں لیکن وہی دونوں تھے کیونکہ اب چامنے سمیلا بیگ تھے لن کو وہی تھے مجھے وہی سامنے آ رہے تھے اور پہلی بال ڈاٹ دوسری بال اور تیسری بال آپ کو سیدھی مس ہو گئی آپ جیسے اسٹیچو ہوتا ہے نا اسٹیچو جیسے کھڑے ہو گئے اور بالس بھی دےڑے گئے سب کہہ رہے تھے کہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا لیکن کیا ہے کہ ہم سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا اس کے بعد ہماری آنکھ کھل گئی
ج صحیح
ہے کیوں نہیں تو میں نے ایسا کچھ دیکھا آج آواز چلی گیا
ہو
ا آپ کو سم تو چل جی اب آ گئی تو یہ میں نے دیکھا تھا تو مجھے لگا آپ کو اس لیے دھیان وان تھوڑا دینا پڑے گا
جی اچھا جٹھیک وہ بھی اختتام ہوتا ہے تو میں آپ سے ابھی دو منٹ کے بعد میں آپ کو میسج کرتا ہوں پھر دیکھتے ٹھیک ہے نا پہل مجھے اپنے بابا کو کو جو ہے فون کرنے فون کرتے تھے تو میں آپ کو بھی میسج کر دیتا ہوں چلیے بیٹر اللہاظ اللہ حافظ اللہ